السلام علیک السل السلام علیکم
سے باتس سن پا رہے ہو
جی بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
یہ بھائی جان کیسے ہیں آپ سب خیریت ہیں جی بھائی جان سب کھی رہے تھے اللہ ت جی بھائی چان
بھ جان گھر میں سب ٹھیک ہے
جی بھائی جان سب کھیلتے سب ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے آپ کے یہاں بھائی جان سب کہ دیتے ہیں ہاں بھائی جان سب امی امی بابو سب ٹھیک ہیں سب خرے تو اللہ کی رحمت ہے آپ کے یہاں پرس سروس خیریت ہیں
ہاں بھائی جان شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اچھے سے ہے چل رہا ہے زندگیسی یہ بھائی جان میں ابھی میں سوچ رہا تھا میں بیٹھا تھا میں سوچ رہا تھاوں کچھ جاناریاں لوں کسی کی چیز کے بارے میں بھائی جان
جی جی بھائی جان ضرور فرمائیے
بھائی جان گے مسئلہ یہ ہے کہ کل میں ندی سے آ رہا تھا جی با جان ہے نا
جی بھائی جان
تو ندی اتنی گندی ہے کہ پوچ اتنی بدبو آ رہی تھی ندی سے کہ پوچھو ہی مت
جی بھائی جان صحیح کہا آپ نے
ات اتنا گند مچائی ہوئی ہے لوگوں نے ندی میں پوچھو بھی مت جو ان کو گھر میں نکلتا ہے ڈائپا کچھ اور ہر چیز اس میں ڈالتے ہیں ندی میں ہی
ہاں گھر کا گندا کچرا جیسے بھی کوئی بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے آج کل جو پسو وسو بھی مر جاتے ہیں سارے لوگ وہیں پر ڈال دیتے ہیں جس سے وہ ندی کا پانی کیا ہے بہت گندا ہو گیا ہے بدبو بھی آنے لگتی ہے جس سے بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں میں کوئی جان لو اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی حال ہے تو میں میں اس پہ عمل کروں گا اگر ہے کچھ اس کے مطلب
جی بھائی جان میں اپنے نظریے سے آپ کو کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں جس کے ایک تھوڑا سا حل سمجھ سکتے ہو آپ تو بھائی جان بھائی جان جیسے آپ دیکھتے ہو ندی کا ایک پانی سوچھ پانی ہوتا ہے جو پشو پچھی جانور یا عم آدمی اپنی پیاس مٹا سکتا ہے زمین کا پانی بھی استر رہتا ہے جو زمینوں سے نکلتا ہے ان کا پانی استر رہتا ہے جو پینے لائق رہتا ہے بھائی جان جو ہم لوگ ہیں آام لوگ ہیں جو نہا سمجھ لوگ ہیں جو اس دنیا کا محتو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کی زندگی دی ہے اس تو مطلب برکت کریں تو بھائی جان جیسے کہ گھروں میں صاف صفائی ہوتی ہے کوڑا پھوڑا ہوتا ہے جیسے بچوں کے ٹائپر وغیرہ ہو اور بھی بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کی کوئی پشو مر گیا ہے یا پھر روڈ پہ کوئی ایسی گندگی چیز پڑی ہے سارے لوگ کیا ندی میں ڈال دیتے ہیں جس جس سے بھائی جان کیا ہے کہ ندی کے پانی تو سے تھو جاتا ہے اور وہ پینے لائق نہیں رہ پاتا ہے بھائی جان جسے پشو پچھی جی بھائی جان جی بالکل جس سے پشو پچھی یا عام آدمی کوئی بھی نہیں پی سکتا اگر کوئی بندہ یا پشو پچی پیتے ہیں تو ان سے کیا وہ بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں وہ دھیمے دھیمے مر جاتے ہیں بھائی جان اس سے ایک روگ بھی ایک روگ اور بھی پھیل جاتا ہے جن کو جل پردوشن کہتے ہیں اور ہوا کے دوارا بھی یہ ہم پھیلتا رہتا ہے بھائی جان
جی بائی جان جی بائی جان
میں اس میں کیا ہے تھوڑی اجے جے آپ بھائی جانے ہمیں اپنی پوار والوں کو یار دوست ناشتے داروں ان سب کو ایک مت مطلب سلاح دین چاہیے لائی جان کہ جیسے کہ ہمیں یہ ندی کا پانی سوچھ بنا کے رکھنا چاہیے بھائی جان تو اس کو گغلط خراب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ندی پردوشن ہوتا ہے پانی پردوشن ہوتا ہے اس سے زندگیاں کئی طرح ہو جاتی ہیں پشو بچی پانی نہیں پی پاتے ہیں بھائی جان
جی بھائی جان جی بھائی جان
ج بھائی جان اور چیز کہنا چاہوں گا جیسے کہ آپ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی فیکٹریاں کمپنیاں لگی ہوئی ہیں ہے نا تو یہ کیا بھائی جان ان کا جو کیمیکل ہوتا ہے جو ندیوں میں آ جاتا ہے اس سے بھی بہت پانی خراب ہو جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے وہی پینے لائق نہیں بچتا اس سے فصل وسل بھی خراب ہو جاتی ہے اگر کوئی کسان اس کو سچائی میں لیتا ہے وہ کیمیکل جاتا ہے تو اس کی جو افج ہوتی ہے اس اپج کی در ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے بھائی جان تو کسانوں کو بہت کسانوں کو بہت نقصان ہوتا ہے بھائی جان جب کھیتوں میں فصل ہی نہ ہوگی تو مطلب کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہویں گی اور مہنگائی زیادہ بڑھے گی اس سے بھوک مری کا بھی ایک سمسیا بن جائے گی بھائی جان پانی ہمارے جیون میں بہت مہتوپورن ہوتا ہے بھائی جان ہم سبھی کو اس کا پریاس کرنا چاہیے
جی بھائیان آپ نے بہت اچھی آپ نے بہت اچھی بات کہ تو میں یہ تو یہ میں تو یہ میں یہ سوچ رہا تھا جو یہ جو جو یہ ندی میں کچرا ڈالتے ہیں ان کے لیے کوئی قانونی کاار وائی ہونی چاہیے ہے نا بھائی جان تبھی تبھی یہ تبھی تو بھی یہ لوگ سدریں گے ہے نا بھائی جان اگر اس کے لیے سرک دیکھو ا گاڑی آتی ہے وہ پچرے والی گاڑی آتی ہے نا
جی بھائی جان
اسی میں ڈالیں گے اسی میں ان کو ڈالنا پڑتا ہے مگر لیکن کچھ لوگ ہیں اس میں بھی نہیں ڈالتے ہیں پائسوسی ڈرتے ہیں ہے نا بھائی جان
وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں بھائی جان
جی ب میرے حساب سے ان کے لیے کوئی قانونی کاروائی ہونی چاہیے ہمیں ہی کچ آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے اس کے لیے آواز اٹھ ن ٹھیک ہو گاؤں میں کمیٹی ہوتی ہے ٹیکو سرپنچ پانچ دیکھو ہوتے ہیں نا ان کو بولنا ان کو بولنا ضروری ہے کہ اس پہ کوئی آواز اٹھاؤ کوئی قانونی کاروائی کرو تو میرے حساب سے یہی کرنا چاہیے آپ اس کے بارے میں کیاپ بولنا چاہتے ہو
بھائی جان جیسے کہ آپ نے کہا کہ سرکار نے بہت ساری مطلب یوجنا چلا رکھی ہیں ہر پنچایت ہر گاؤں گ لی ایک گاڑی کوڑی والی رکھ رکتی ہے جب گاڑی گاؤں میں گھومتی ہے گلی کو اللہاروں میں گھومتی ہے تو جب آتی ہے تو تو آام لوگوں کو اپنا کچرا ندیوں کی جگہ پھینکنے کی جگہ وہ گاڑی میں ڈالنا چاہیے جس سے کیا کہ گندگی بھی کم رہے گی ہاں آپ نے یہ بھی کہاں جیسے کہ اگر کوئی بندہ مطلب انسان غلطی کرتا ہے کچرا ڈالتا ہے تو ان کے اوپر سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ تو آنے والی پیڑھی بھی سترک ہو جائے تاکہ کوئی غلطی آگے سے نہ کرے جو ماحول کو گندا نہ کر سکے ہے نا بھائی جان
آپ نے بہت اچھی بات کہ تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں بھائی جان آپ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہو جو اگر ہم اپنے گھر پہ کنٹرول کریں گے تو بھی آگے بڑھ پائیں گے دیکھو اگر ہم اگر اگر اگر کچرا گھر سے نکلتا ہے دیکھو ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیسٹ بھی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس گاڑی اویلیبل نہیں ہے ہم اس کچرے کو کیا کریں گے ہم اس کچرے کو آنگن میں ہی جلائیں گے لیکن وہ بھی رات کو ٹائم آپ آپ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہو بھائیجا
آپ نے صحیح کہا بھائی جان جیسے کہ آپ ہم ایک نارملی پرریوار سے ہیں تو ہمیں پہلے اپنی مطلب بھائیوں کو اور ان کو ابو کو امی کو ان کو سب کو اپنے پریوار والوں کو اکٹھا کر کے خود سمجھانا چ چاہیے کہ جیسے یہ جو کچرا ہے جو جلانے لائقا اس کو جلایا جائے اور جو پھینکنے لائقا وہ زمین کے اندر دفن کیا جائے جس سے یہ گندگی نا پہلے پھر دھیمے دھیمے ہمیں ایک پڑوس کا آس پڑوس کا جو خالا جان وغیرہ ہوتی ہیں ان کو سمجھانا چاہیے اہے کہ ایسے ایسے کرنا چاہیے تو وہ بھی سمجھیں گے پھر دھیمے دھیمے ایک پورے گاؤں اور پنچات میں گھومیں گی بات دھیمیے دھیممی ہم چھوٹا سا پریاس کریں گے تو بڑا پریاس ہواتا ہے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے یہ ساری گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں بھائی جان اس سے کیا زندگی جینے میں جو جی جی جی بالکل بالکل
وہ وہودی نا ایک کہاوت ہوتی ہے قطرے قطرے سے دریا بنتی ہے نا بھائی جان وہی جب جب ایک جب ایک عمل کرے گا دوسرا بھی کرے گا کرے گا کرے گا تو آگے ان شاء اللہ اچھا ہی ہوگا ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل صحیح ہوگا ایک دوسرے کو آج کا ماحول ایک ایسا ہو گیا بھائی جان ایک کرتا ہے تو دوسرا اس کی کاپی کرتا ہے تو ایک دوسرے کے تھرو چل رہا ہے اگر آ اھا اچھا کام کرو گے تو سامنے والا بھی اچھا کام کرتا جائے گا اگر ہم خود اچھا کام نہیں کریں گے تو سامنے والا بھی وہی ہماری کاپی کرے گا اس لیے ہمیں اسے بچانے کے لیے اچھے کام بھی کرنے چاہیے جو سفلتا بھی ملتی ہے دھیمے دھیمے ملتی پر مل ہماری آنے والی پیڑھیوں کا لو سکھ بھی ملے گا دھیمے دھیمے بھائی جان ج
تو آپ نے آپ نے یہ بولا کیا ہمیں ہمیں ہمیں ہی اس کے لیے کچھ آواز اٹھانی پڑ پڑ گی ہے نا
جی بھائی جان بالکل بھائی جان
انشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کہ انشاء اللہ اس پہ میں عمل کروں گا میں اپنے میں اپنے دیکھو دیکھو دیکھو ج ج آپ نے بہت اچھی بات بولی جی اب آپ نے یہ بات بولی تو میں اپنے گھر والوں کو بولوں گا اپنے محلے والوں کو بولوں گا اپنے رشتے داروں کو بولوں گا اگر ہمارے پاس ڈسٹ بن اویلیبل نہیں ہے گاڑی اویلیبل نہیں ہے ہم کچرے کو جلائیں گے جو جلنے والا ہوگا مطلب سوکھا سوکھا جو وہ ہوگا تو اس میں وہ یہ اس کو ہم زمین میں ہی ڈالیں گے
دفن کر دیں گے اس جی جی جی بھ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل جو پھینکنے لائق ہوگا وہ دبانے لائق ہوگا اس کو ہم زمین کے اندر دبائیں گے اور جو جلانے والا لائق ہوگا وہ جلائیں گے بھائی جان ہمیں اپنے ہی پہلے ہم نے خود سے شروعات کرنی ہے پھر ماحول سے پھر محللے سے پھر اپنے ایک گاؤں سے
ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہ ان شاء اللہ میں اس پہ عمل کروں گا آپ نے اچھی بات بولی میں اس پہ عمل کروں گا ان شاء اللہ جب میں عمل کروں گا آپ بھی عمل کرو گے اور بھی ب کر گا تو انشاء اللہ
کریں گے ہمیں عمل کرنا پڑے گا بھائی جان اگر پانی سوچھ پینے لائق بچانا ہے تو ہمیں عمل کرنا پڑا
جی بھان آپ نے بہت اچھی بات کہی ان شاء اللہ ہم سے آگے آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاء اللہ آگے بات ہوتی رہیںی ہے کیونکہ آپ سے آپ سے آپ سے مجھے کچھ سیکھ ملی ہے اس پہ میں عمل کروں گا اپنے دوستوں کو بھی بولوں گا اپنے گھر والوں کو بھی بولوں گا انشاء اللہ بات آگے ہوتی رہے گی
جی بھائی چان بہت اچھے اللہ حافظ خدا حافظ بھائی چان اللہ
ٹھیک ہے بھرر